السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی جان اور بتائیے بھائی جان سب خیریت ہے
سب خیریت اپنا بتائیے کیسا چل رہا ہے سب
جی بھائی جان میرا بھی سب خیریت ہے اور بتائیے نا کیا کیا کھانا کھائے ہے بھائی جان
روٹی سبزی کھائیں بھائی جان
اچھا بھائی جان ہم بھی کھائے ہیں بھائی جان بریانی کھائے ہیں پھر سلاد کھائے ہیں پھر ا مچھلی کائے مچھلی چاول کھائے ہیں پورے خاندان لوگ کے ساتھ بیٹھ یہ کھانیا گ دن بہت لذیذ کھانا تھا دل خوش ہو گیا ہے
نہیں ہم سب نہیں کھائے ہم تو روٹی ہے سبزی کھائے ہیں
ہاں آپ پیسہ بچاتے ہیں
گزارا کرتے ہیں
ہاں
مہینو ٹھیک مہینے میں ٹھیک ٹھاک نہیں دیتا ہے آٹھ سو مہینے میں دیا ہے اتنا محنت کیے ہیں تو
او مہین میں آٹھ سو دیا
ہاں
بتائیے اتنا تو جگاڑی جو کھرتا ہے اس کو بھی نہیں ملتا ہے ایک دن میں پانچ سو ملتا تا ہے بتائیے
وہی بات ہم بتا رہے ہیں
ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
موسم ادھر رنگین ہے
لیکن موسم ہمارے طرف تو دوپہر کو سلا اتنا مطلب اتنا گرمی ہو جا رہا ہے بھائی جان سمجھے
جی
کہ مطلب نانی جان ا امی جان ابو جان یاد آ جا رہا ہے سمجھے
اچھا
اتنا گرمی ہو رہا ہے بھائی جان کیا بتائے آپ کو لگ رہا ہے پورا شریر جل رہا ہے
ہاں جل رہا ہوگا دھوپ بہت زیادہ ہے نہیں
بہت زیادہ بھائی جان اور بتائیے نا ادھر آم کا مطلب سیزن چل رہا ہے تو آم رس بنا کر پیتے ہیں بھائی جن
نہیں ابھی عم نہیں نکل رہا ہے ادھر
ہ
اور بتائیے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے بھائی جان آپ کا
پڑھائی لکھائی کی تو آپ پوچھ پ مت کیجیے قریب قریب ڈیڑھ سال سے کتاب کو چھوئی بھی نہیں ہیں
او پڑھائی لکھائی اب نہیں کرتے ہیں نا
نہیں اب خالی کمائی پہ دھیان دیتے ہیں
اچھا مطلب شادی کرنے کا من ہو گیا ہے ا نا نگاہ کرنے کا
امیر بننے کا من ہو گیا ہے
تو امیر دیکھیے بھائی سب وہیں نگاہیں کراتتا ہے لاسٹ لاسٹ چوائس کیا ہوگا وہیں نیااہ نہ ہوگا
ہوں فارچونر مانگ لیں گے
ہاں تو وہی تو بول رہے ہیں اسی کے لیے تو اتنا محنت نہیں چالو ن ہے چوٹا ن بااز جی ہے تو چالو ہی ہوں گے
جی
اللہ نے آپ کو بہت دماغ دیا ہے نا بایی جان
ہاں آدھا رکھ لیے ہیں آدھے دیے ہیں پورا نہیں دیا ہے
پورا دے دی دیتا اورو تباہ کر دیتے ان کو
صحیح بات بول رہے ہیں
اور بتائیے نا مطلب کس کلا کس ککھا تک آپ پڑھے ہیں
ہم تو ابھی اپنا یہ کیا بولتے ہیں بارہویں کمپلیٹ کیے ہیں
اچھا
جی
اور بتائیے نا ادھر پیڑ پودے لگائے کہ نہیں بھ جان
لگائے ہیں نا پیڑ پودے بہت سارے لگائے ہیں آم کے کٹہل کے کیلے کے گلاب یہ سب کا پیڑ پودے لگائے ہیں
کیلا کھاتے ہیں بھائی جن
ہوں کیلا انگور سیب سب کھاتے ہیں
ک لاک کاس خات تھوڑا بتائیے ت
چھیل کر کھاتے ہیں کیوں آپ سیدھا کیوں آپ سیدھا منہ میں لے لیتے ہیں ہاں ٹکرے میں
ٹکے میں کاٹ کے
جی نہیں آپ کی طرح نہیں ہے
ہم بھی نہیں کھاتے ہیں ہم کیلا کھائے بھی نہیں کرتے ہیں بھن
کیا کھاتے ہیں نہیں چستتا کھاتے ہیں نہیں کیلا کھاتے ہیں
ہم کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں بھائی جان اچھے والی چیز مٹن چکن یہ سب کھاتے ہیں چستتا وستا ہم نہیں کھاتے ہیں چستتا بھ جان ہجرا لوگ کھاتا ہے اور بتائیے نا بھائی جان ادھر مطلب کہیں گھومنے وومنے جانا ہے کہ نہیں بقرید بعد
شہر جانا ہے گھومنے
کایں جانا ہے گھومنے
ممبئی اور گوا شہر دونوں جانا ہے گھومنے
ا اچھا مطلب جانا ہے کااہ ل
گھومنے جانا ہے
ا پیسہ ہو گیا
پیسہ نہیں ہوا ہے اسی کا جگاڑ کر رہے ہیں
ہم کو بھی چلنا ہے لیتے چلیے گئے ممبئی
لے کر چلیں گے بھائی جان
کچھ بتائیے نا ممبئی کیسا شہر ہے بائی گان
ممبئی بولت بہت اچھا سور ہے
جی
ج ادھر فلم ولم بنتا ہے
جی
آپ کو بھی شت ہوگا ہ
اور بتائیے نا بھائی جان گوا چلیے گا بقریید باد
ہاں چل چلیں گے
جی گووا مطلب گووا بھی کافی اچھا شہر ہے وہاں پہ وہاں کی پراکرتک سمپداؤ سے پ
جی جی بہت زیادہ بہ
جی وہاں پہ بھائی جان یہ بھی ہے کہ انیک طرح کے پھول بھی پائے جاتے ہیں اور وہاں کے بیچ کو بیچ کو دیکھنے کے لیے دیس ودیش سے کافی لوگ آتے رہتے ہیں ن بھائی جان
چھ
ہاں تو وہاں پہ چل جی بھائی جان اور بیچ پہ بیٹھنے سے سمندر کے کنارے کافی شانتی محس محسوس ہوتی ہے نا بھائی جن وہاں پہ بھائی جان گھومنے سے اللہ کا کرشمہ یاد آتا ہے
ہاں اللہ کا اللہ کا اور اس میں بہت زیادہیاد آتا ہے
جی وہاں پہ بیٹھنے سے ہم کو یہیں یاد آتا ہے کہ اللہ بسم اللہ بس یہیں یاد جتا ہے اور اس کا سمندر کا پانی جو ہوتا ہے بھائی جان وہ نیلا نیلا ہوتا ہے سمجھے کیونکہ وہ سمندر کا پانی تو کھارا رہتا ہے تو اس کے کارن وہ نیلا ہونے کے کن اور اپنی طرف آکرشت کرتا ہے پریٹکوں کو ویسے آپ کو کھیل میں کیا کیا پسند ہے بھائی جان ہیلو ہیلو ہیلو ہلو او بھائی جین شوق ہے کا بولے ہیں کہ آپ کو کھیل میں کیا کیا پسند ہے
جی بھائی جان صحیح بات بول رہے ہیں آپ کیا کیجیے گا کام ہی ایسا ہے کہ نہیں نہیں نہیں س نہیں تھے بھائی جان آ بول رہے تھے تو آپ بات ب سن رہے تھے آرام سے
تو بڑا ختم آدمی ہے
نہیں نہیں ختم آ رہ ایکسپریئنس ہو گیا نا سنتے سنتے گھر والا کا سنتے ہیں بیگم کا سنتے ہیں اپنے ابو کا سنتے ہیں امی کا سنتے ہیں دادو کا سنتے ہیں سب کا سنتے ہیں تو سوچے ہیں دوست کا بھی سنیے لیکن
ہ اچھا ہم بول رہے تھے بھائی جان
جی جی
کہ آپ کو کھیل میں کیا کیا پسند ہے
ان کو کرکٹ اور ہاکی بہت پسند ہے
اچھا بھائی جان لوگ کے ساتھ لیواتے ہیں جا مطلب بھائی جان لوگوں کے سات کھیلتے ہیں کہ
نہ بھائی جان کے ساتھ نہ کھیلیں گے تو کس کے ساتھ کھیلیں گے کیسا بات کرتے ہیں آپ بھی گدہا مل جیسا بات کرتے ہیں آپ
کے ساتھ کھیلتے ہوں گے
وہ کیا ون بائی ون پلیئر کھیلتے ہیں
کھیلتے ہیں
ہاں بعد میں جب کوئی نہیں ملتا ہے تب ان کے ساتھ کھیلتے ہیں
ہم بھی آئے کر
نہیں ہی آپ اپنی بیگم کے ساتھ کھیل لیے گا جناب کیسی بات ہے کر
جناب میرا ا شادی نہیں ہوا ہے
میرا بھی نہیں ہوا ہے آپ تھوڑا دھیان سے نہیں سنے ہیں تو میرا بات ہوگ
تو آپ تو بول رہے تھے میں اب
تو ہم آپ سے مذاق کر رہے تھے ج جناب
اچھا جناب یہ بات ہے چلیے بھائی جان اور بتائیے
سب اچھا کیسا چل رہا ہے سب اچھا ہے ان لوگوں کو کابھی میرا بھی
اور پھول ول لگائےیں کہ نہیں پھول میں کیا کیا لگائے ہیں بھائی ج
پھول میں گلاب کا پھول لگائے ہیں اور گیندے کا پھول لگائے ہیں
اچھا آپ کو چار چکا چلانا آتا ہے بھائی ج
ہاں چار چگہ دو چگہ دونوں چلا لیتے ہیں ٹریکٹر بھی چلا لیتے ہیں
تو کبھی آئیے نا ہم بھی بیٹھا کے گھما دیں گے
نہیں آپ آئیے نا میرے پاس آلریڈی گاڑی ہے آپ کو وہ چھائے گھما دیں گے لوور بھی سکھا دیں گے بیٹھتے رہیے گا لے کر
سکھا دی جیا آپ کے ابو جان بولیں گے نہیں جی
نہیں نہیں بولیں گے
اچھا چلا لیتے سیح بول رہے ہیں نا بھائی
جی ہم چلا لیتے ہیں ہمارا دو ہزار تیئیسے میں ہم سیکھے ہیں
واہ بھائی جان اب تو چھوٹا پیکیٹ بڑا دھماکہ ہے
جی آپ کو بھی بنا دیں گے بارہ پیکیٹ چھوٹا د بقا
تب نہیں ٹھیک ہے بڑا پیکٹ ہے اور بڑا دھماکا ہونا چاہ
نہیں آج بارہ پیکٹ میں چھوٹا دھماکہ ہونا چاہیے بارہ دھماکہ کے لیے چھوٹا پیکٹ ہے نہیں
ایک بھائی جان بارہ پیکج ہی بارہ دام آگے کر
مہاراج نیند آپ نیند آپ کو نیند نہیں آ رہا ہے بھائی جان
نیند تو نہیں آتا ہے بھائی جان نیند پ ہم قابو پاچو
چلیے بھائی جان امی ابو کو بولیے گا میدر السلام اللہ حافظ
اللہ حافظ چھوٹ پیکٹ بھائی جان